وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خریت سے تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی جی اور سنائی بس بڑھیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں بارش آ رہی تھی کم بخت لیکن بارش پت نہیں واپس چلی گئی
واپس چلی گئے ہ دھوکہ دے گئی
دوھکہ دے رہی ہے زندگی دھوکہ دے رہی ہے ابھی تو ابھی تو زندگی دھوکہ دے رہی ہے
زندگی دھوکہ دے رہی ہے موسم بھی دھوکہ دے رہا ہے سہانا ہوتا ہوتے پ خراب ہو جاتا ہے موسم بھی دھوکہ دے رہا ہے
ج کہے موسم دے رہا درا د دھوکہ
وہی تو کہہ رہی ہو زندگی تو دے رہی ہے موسم بھی دھوکہ دے رہا ہے
کمبخت گرمی
ہوں ہوں ہ ہ ہ
گرمی کا کوئی علاج نہیں ہے ہیلو
گرمی کا علاج کچھ نہیں ہے ایسا کرا کریے نا خوب چلڈ پانی کی بوٹل لیا کریے اور اس سے اپنے کپڑے گیلے کر لیا کریے اس کے اس سے پنکھے کے نیچے بھی کھڑے رہیں گے تو ٹنڈی ٹھنڈی محسوس ہوگی
ہاں یہی کرنا پڑے گا
جی ہماری امی کبھی بتاتی تھی ہمیں کہ ان کا چھوٹ کیسا گھر تھا تو اس میں لائٹ چلی جائے گا تے نا تو چھت کا انتظام نہیں تھا تو وہ بتاتی ہوں میں باہر بیٹھتی نہیں تھی تو کہنے لگی امی پاپا باہر بیٹھ جایا کر تو میں کیا کرتی تھی کہ چادر گیلی کری اور اپنے اوپر مطلب نچوڑ کے پانی اس کا ب کر کے نکال کے اور اپنے اوپر اوڑی اس ہو گئی ایسے کہنے لگی ہم نے گزارا کرا ہے ہاں مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی ہوا چلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی لگی انسان سوتا رہتا ہے تو اس طریقے لیکن ایسا کرتے تھے ہم نہ چھت پہ جاتے تھے نہ گلی محلوں میں جاتے تھے کہنے لگی ہم کس دروازوں پہ نکل کے بیٹھ جائیں
اچھا اچھا صحیح بڑھیا ہے بہتر
ہاں تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے اوپر شرٹ پہ ٹی شرٹ پہ پانی ڈال لیا کریے اور پنکھے کے نیچے تو کھڑے رہتے ہوں گے تو گرم گرم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی پھر آ کو
بگ اللہ کیاؤ نا ضرور عمل کیا جائے گا اس چیز پر چ
کیا کریں وقت کو دھکا دینا ہے بس جگاڑ لگا لگا کے
کون اگ بات جی
میں کہہ رہی ہوں وقت کو دھکا دینا ہے بس جگاڑ لگا لگا گیا کہ وقت بھی نکل جائے اور پریشانی بھی نہ ہو ہے کہ نہیں
ہ
صحیح ہے نا
ب
ہیلو
صحیح ہے بھائ یلو د بھائی د کیا
ہلو
جی جی جی جی درست سروایا آپ نے
ہوں
بے شک بلکل
آپ سوچتے ہونگے کیسے بوقوف والے آئیڈے دیتی
نہیں نہیں نہیں مجھے مطلب ایسی اسمارٹ ٹیکنالوجی کی قدر کرتا ہوں میں
اچھا یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی اسمارٹ ٹیکنالوجی آج کل دنیا میں میں سارے جگاڑ والے راستے بتاتی ہوں
بلکل بلکل اسمارٹ طریقہ ہونا چاہیے آج کل
آج کل موبائل میں بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگ جگاڑ والے آئی ڈی اپنے شیئر کرتے رہتے ہیں کیا مطلب کولر وہ کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا ویڈیو میں کہ وہ نہیں ہوتی نیلے رنگ کی ٹنکی جو ہوتی ہے ڈرم جو ہوتا ہے
ہاں وہ نیلا ڈرم
کولر کا پنکھا لگا دیا ہاں
اچھا اچھا اس نیل ڈریم جو کہانی آئی تھی وہ اسٹوری آئی تھی سنی آپ نے ہاں وہی ہاں وہی نیلا ڈر ک کرو
میں وہ نہیں میں تو یہ بتا رہی ہوں کولر کا جگاڑ جسے بہت لوگ غریب ہوتے ہیں کولر نہیں خرید سکتے تو کٹ سستی آتی ہے اس کی تو وہ کٹ جو ہے نا ڈرام میں گول ہول کر کے اس میں کٹ فٹ کر دی اور ٹنکی میں برف ڈال کے پانی لگا دیا تو وہ کولر کا کام کرنے لگا بس ڈٹھک
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل درست فرمایا ہمپ نے جی جی جی جی ب شک بے شک بے شک بے شک اللہ کا فکر جی جی بلکل درست فرمایا آپ نے اللہ بیشک
یہ ہے کیونکہ جب کہتے ہیں نا جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ ہم کچھ کر سکیں ایسا تو اور آرام بھی چاہیے تو پھر انسان جگاڑ ہی لگاتا ہے
بلکل بلکل بلکل درست فرمایا آپ نے آپ نے صحیح کہا ایک حق بات کی آپ نے
ہاں
جی اور بتائیے کچھ نیا جو ہمیں اپنی لائف میں کرنا چاہیے
نیا آپ بتائیے آپ تو گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں دس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کیا کیا آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کیا کیا آپ سکھاتے لوگوں کی باتیں سن سن کے
میں تو سکھا دیتا ہوں ان کو ا اور کوٹ کے ساھ سو اسس پہ ڈالتا ہوں اور رو پہ ڈالتا ہوں اچھا اھی ٹھیک سو روپے کا لر ہو گیا آٹا سو کا لے رہے ہو کیا کلو لے رہا ہوں اچھا اچھا سر ٹھیک جی کیا کہہ رہا ہو
ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس آپ مارکیٹ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں دس لوگ آتے ہیں دس جاتے ہیں تو آپ کچھ نئی چیز شیئر کریے کیا آپ سیکھتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں ہم گھر بیٹھے
جی بالکل بالکل بالکل بے شک درست فرمایا آپ نے
جی
دیکھو مطلب میرا تو جی بے شک بے شک چالیس سے ساٹھ ہو نا ٹھیک ہوگئے نا س تو ہے گ آر گنے بالکل بے شک دورست فرمایا آپ نے پتا نہیں وہ کیا بارش وغیرہ نہیں ہو رہی نا تو اس وجہ سے ماحول الگ
سارب وہ کاربائڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ والے لگے ہوئے آ رہے ہیں
جی
مطلب ایک تو میٹھے نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میٹھے میٹھے نہیں ہے پلس جو مطلب بلو پلپل ای ایسے نہیں آئے آپ کے ایک دن رکھ بالکل پلپلے خراب ہو رہے ہیں وہ میٹھے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اب ایک دن میں تو کھانے سارے لا کر کے تو مینگو کے ساتھ بھی موسم والی تھنکنگ چل رہی ہے ایک دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے انہیں جیسے پہلے ہوتے تھا پانچ پانچ دس دس کلو لا کے لوگ رکھ لیا کرتے تھے
جی بالکل
لاؤ اور کا کھا لو اور اگر تھوڑے سخت لیا ہے تو سمجھ لیجیے ک نکلنا ہے وہ میٹھے نہیں ہے اس بار تو آم کھانے بھی نہیں ملے صحیح
سوکا کھلا رکھ لینا بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے
آپ کو پتا ہے ابھی پرسوں میں نے آم کا مطلب آم لائے تھے کھانے کے لیے لیکن وہ نکل گئے کھٹے مطلب کھٹے میٹھے جو ہوتے ہیں تو اس کا جیم ٹائپ کا بنا دیا میری ممی
اچھا اچھا اچھا اچا ہ ادر سے لا
میں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز بنا دی میں نے گھر کے گھر میں ہی ہوتا تو وہ بنائی انہوں نے تھوڑی سی میں نے کہا اب زیادہ سی بنواؤں گی تاکہ کیونکہ تھوڑی سی چیز ہوتی نا تو کھانا کھاتا ہے انسان سوچ سوچ کر کے ہے اور تھوڑی زیادہ سوے تو بے دھڑک کھائے گا
بالکل بالکل بالکل دورست فرمایا آپ نے اھی بالکل بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل بالکل صحیح
انسان کرنا چاہے نا تو مینگوز بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں گھر میں ہی بنا سک باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے
بے شک
ہو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم دیکھ کر کے اپلائی کر دیں تھوڑی بہت انیس بیچ ہوگا بنانے میں پر یہ ہے کہ کم سے کم مطلب اگلی بار نیکسٹ ٹائم صحیح بن جائے گا
جی جی جی جی
یہ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم بنانے میں اوپر نیچے ہوتا ہے تھوڑا بہت
ہاں ہو جاتا ہے وہ سیزن ہے ایسا ہی ہے نا تو مطلب ٹیسٹ وہ نہیں آ رہا جو آنا چاہیے
ہاں ٹیسٹ بھی وہ نہیں آ رہا پھر یوٹیوب پہ سے دیکھ کے بناؤ نا تو تھوڑا سا تو ہو جاتا ہے فرسٹ ٹائم میں ہاں اس کی کوانٹٹی کے حساب سے کیا چیز کم ڈال دی کیا زیادہ ڈال دی لیکن نیکسٹ ٹائم بنائ گے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے ہم نے کیا زیادہ ڈالا اسے کم کرنا ہے کیا کم کرا تھا اسے زیادہ کرنا ہے ہاں اب ہم سوچتے رہتے ہیں پتا ہے بنائے نہیں بنائے پسند آئے نہ آئے تو پھر بنا ہی نہیں پاتے ہیں لیکن تھوڑا سا بنا کے دیکھو جب پسند آئے تو پھر زیادہ بنا کر کے رکھ لو
بے شک
تو مجھے بہت اچھا لگا وہ ان کا
اچھا اچھا اچھا اچھا پھر ٹیسٹ مطلب تھوڑا کھٹا میٹھا آیا ہوگا آپ کا
کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے اور تھوڑا تھوڑا مرچی زیادہ ڈل گئی نا ان سے تو وہ چٹ پٹاسا بھی ہو گیا تو بس یہ کہ بچوں کو تھوڑی سی مرچی لگ رہی ہیں بس آم کچے آم کی زیادہ تر وہ بناتے ہیں نا جیم ٹائپ کا بن گیا وہ کچی آم کی آپ نے وہ سنی ہوگی وہ بنتی ہے تو
آنچ وغیرہ بنتی ہے وہ مطلب چٹنی ٹائپ
ہاں چٹنی ٹائپ بنتی ہے مطلب ایک تو پیس کے بنتی ہے ایک وہ جو میٹ کی چینی گڑ ڈال کر کے جو بنتی ہے
اچھا اچھا اچا سٹایے کائ کر گی
سٹائی کر کے نہیں آمیوں کو کچا کاٹ کے اور پھر اس میں ہلکا ا سا زیرا تیل میں ڈال کر کے اس میں نمک مرچ ہلدی یہ سب چیزیں ڈال کے تھوڑی تھوڑی سی اورف گڑ یا چینی جو بھی آپ بس وہ ڈال کے اس میں پانی ڈال دیجیے اور کلونج جی میتھی سونف انہیں سب کو بھون کے پیس کر کے پاؤڈر بنا کے ڈال دیجیے اس کے اندر اور پھر اس بعد کچے آم ڈال دیجیے اور انہیں پکنے دیجے پانی میں وہ پکتے پکتے پکتے آم جب تک گلتے ہیں نا جب تک وہ پانی جو ہوتا ہے نا وہ گاڑھا ہو جاتا ہے ہاں وہ گاڑا ہو جاتا ہے آپ اسے پہلے جو ہے نا
یہ بہت اچھی لگی آپ کی ریسپی انشاء ا اللہ عمل کریں گے اللہ حافظ
جی چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ